ہیلو
ہلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ج آپ کیسے ہو
خبس یہ ٹھیک ہے
اور آپ جی بالکل ٹھیک الحمد للہ آپ کے گھر میں ممی پاپا کیسے ہیں آپ کی
سب اچھے ہیں سب ٹھیک ہے الحمد للہ آ لوگ کی سب دعایں ہیں سب اچھے ہیں
جی جی اور بتائیے آپ کیا کر رہے ہو اائی
کچھ نہیں لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے
اچھا اچھا
کو ٹیوشن بھیجنے کا بچے کو اٹھائیں گے ٹیوشن بھیجیں گے تو ہم نے دیکھا میسج آ رہا تھا ہم کہ تھوڑا ایک آدھ کال کال کر لیتے ہیں بعد میں پھر اس کے بعد کرتے ہیں بچوں کو ریڈی
اچھا اچھا
اور آپ کیا کر رہے ہیں
جی ہم بھی بس پری ہی بیٹھے ہیں ابھی پلیس سے آئے تھے
اچھا اچھا جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور بتائیے کھانے میں کیا کھائیں آپ
کھانے میں تو بس دال چاول ہی کھائیں گے یہاں پہ کیا چلتا ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا کھانا کھائیں آپ جی
ہواسٹل میںیر تو یہی ملتا ہے سب دال چاول یہی سب وغیرہ س
ماشا اللہ مشء اللہ بہت اچھا کھانا کھائیں آپ اور بتائیے آپ کے امو ابو کیسے ہیں
جی الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے ب بالکل ٹھیک ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ چی رہ نے چیے اور
اوپر بات کریں وقت کی اہمیت کے وقت کی کیا اہمیت ہوتی ہے
جی جی
ہم بقت کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے
جی جی بتائیے بتائیے آپ
جو دیکھو جو وقت ہوتا ہے نا وہ امیر ہو غریب ہو یا چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو سب کے پاس چوبیس گھنٹے برابر دی ہیں اللہ تعالی نے
دشک دےشک دیشک
تو جو اس کا مطلب کہ اپیوگ اچھی طریقے سے کرتے ہیں تو وہ آگے جا کے کامیاب ہو جاتے ہیں جو اس کو وقت کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے تو وہ تھوڑا پیچھے ہی رہ جاتے ہیں
ل بہت اچھا آپ بولا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے بولا
جو آج کل کی جنریشن ہے آپ کو بھی دیکھنے میں مل رہی ہوگی ہم کو ہم بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں اب اپنا پورا ٹائم جو ہے فون پہ ہی ویسٹ کر دیتے ہیں ادھر ادھر وسٹ کر دیتے ہے تو بالکل جی اہمیت بالکل نہیں سمجھتے وقت کی کیا اہمیت ہے وقت کی دیکھو وقت ایک بار نکل گیا نا وہ پھر واپس نہیں آنے والا یہ تو آپ کو بھی پتا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ بکت جو ہے رک
جی جی وہ تو وقت چلا جائے گا تو وقت واپس آنے والا نہیں ہے ار جگنیشن ایسا چل رہا ہے کہ کچھ اسلامی طور پہ
جی جی
آج کے آج کا جنریشن ایھا ہے کہ نماز روجہ کبھی کتابیں پر ہی پا پڑھیے سوریہ یسین پڑھیے سوریہ مللک پڑھیے
جی دیکھو ایسا ا ہوتا ہے نا دیکھو ہم نے اگر وقت کا صحیح جگہ استعمال کیا نا تو ہم آگے آنے والے ٹائم میں ان شاء اللہ ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی ہمارے پاس جاب ہوگی جی جی جی دیکھو اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو دن اسٹارٹ ہوتا ہے فضر کی نماز پڑھے ہم اچھی طریقیے سے
جی جی جی جی ہمارے گھر میں بھی ہاں جی جی جی بہت بہت اچھی بہت اچھی بات بتا رہے ہیں آپ نے
جو ہمار ہم اپنا ٹائم تھوڑا اپنے گھر والوں کو دیں اور اپنے ڈریمز پر اپنا گول اچیو کرنے کے لیے اپنا ٹائم دے ادھر ادھر ہم اپنا ٹائم وسٹ نہیں کریں تو یہ سوچنا چاہیے انسان کو تھوڑا اپنا اپنے بارے میں پانچ منٹ نکالے اور سوچے کہ ہاں
نماز کتنی تری پانچ منٹ کے پانچ سے دس منٹ لگتا ہے نماز پڑھنے میں ہاں اللہ کو یاد کریے کچھ الگم بارگاہ میں چلیے آخرت میں کیا ہے آپ کا یہی سب رکھ رکھا ہوا ہے دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا سے آخرت میں ملنے والا سب آخرت میں رہے گا
جی بالکل کچھ نہیں ہے اگر دیکھو اب دیکھا جائے تو آج کل کی جنریشن ایسی چل رہی ہے
آج کل کا جنریشن دیکھیے بھائی جان ایسا ہے کہ آپ باہر نکل کے دیکھیے کیسے کیسے لوگ مل رہے ہیں آپ کو کیسے کوئی دینی اسلامی طریقی زیادہ نہیں بتاتے ہیں افواہ اڑانے والے پھیلانے والے بہت زیادہ مل رہے آج کل دیکھیے چھوٹے چھوے بچوں کو کیسے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ماں باپ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں اے اتنا نالیج نا مطلب اتنا اپنے بچوں کو بنا دیجیے انہیں راستے ہمیں کر دیجیے کت کر دیجے
تمیں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی تمیں مطلب کہ تو ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے اپنے مسل مستقبل کے بارے میں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ان کا ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہمیں
جی جی جی چھوٹے سے ہی عادت جالی اچھی تعلیم دیجیے چھوٹے سے ہی بچوں کو نماز روجہ کرائیے نماز کرائیے طریقہ سکھائیے ہر ایک چیزوں کو طریقہ سکھائیے پانی پلانے کھانے پلانے کے سب چیز کا طریقہ بتائیے بھائی جان
ٹھیک بولا
چھوٹے بچے ہیں تو ان کو طریقہ سکھائیں گے جبھی جا کے آگے بڑے ہو کر طریقہ سیکھیں گے امی ابو اگر آپ کے اچھے ہیں تو آپ کے بچے بھی اچھے بنیں گے ان کو نالج دیجیے طریقہ چیے بھائی بیٹا ایسا نہیں کرنا بیٹا ویسا کرنا ہے آج کی جنگریشن میں آشا باہر نکل کے دیکھیے آپ کیسے افواہ اڑا رہے رہے ہیں بچوں کو آج کے
آج مین وقت کی اہمیت جو ہے نا وہ وہ کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو جیسے کہ دیکھو وقت ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے ٹھیک ہے نا جو وقت چلا جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا لیکن پیسہ کھو جائے تو دوبارہ جو ہم کما سکتے ہیں پیسے کو ٹھیک ہے لیکن وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا ٹھیک ہے
بہت اچھی بات آپ نےولی بہت اچھی بہت پی بات
ہے کہ ٹائم از منی ایک ٹائم مطلب کی پیسہ ہے لیکن اصل میں جو ٹائم
ٹائم جانے والا ٹائم آنے والا نہیں ہے بھائی جان ٹائم ایسا کرے
انسان اپنا وقتی کی قدر کرتا ہے یہ جو مانا گیا ہے اور اس اسٹوڈینٹ ہو یا ڈاکٹر کوئی بھی سینئر بزنس مین کوئی بھی ہو جو سب کے سکسیس کا راج ہوتا ہے نا جو وقت کے مینجمنٹ اچھے سے کر لیتا نا وہی جی اگر ہم اپنا وقت تمہار فون گیم یا بنا وجہ باتیں ہیں ویسٹ کرتے ہیں تو بعد میں ہمیں کیا ہوتا ہے پچھتاوا پڑتا کہ لیکن ہم ہر دن جی بالکل بالکل اس لیے اسلام میں بھی وقت کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے
بہت زیادہ بہت زیادہ تھوڑا سا بھی نہیں بہتاں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی جان پانچ سے دس منٹ لگتا ہے نمازیں ادا کر دیا اللہ کا شکر ادا کر لیجیے پانچ دس منٹ ہیں اس کے بعد تھوڑا سا بارہ کتاب پڑھ لیجیے ٹائم ہے آپ کے پاس جس کے پاس بچے بچے ہیں بچے ہیں تو تھوڑا سا بچے میں دھیان دے لیجیے اسکول بھیجنا اب تو ہم بھائی جان سنیے ہم تو بھائی جان تھوڑی سی بات بولیں گے چھ بجے اٹھ جاتے ہیں بچوں کو لنچ بنائے لنچ بچوں کا فرمائش رہتا امی جان یہ بنائیے امی جان وہ بنائی ہے میںٹ بٹا باہر کا سامان بولتے ہیں بھائی جان میں باہر کا سامان بالکل نہیں دیتی ہوں باہر کا سامان نہیں میں گھر پہ ہی بنا لیتا آج میرے بچے لنچ میں لے کہتےے بائی جان پیز امی جان میرے کو پزا کانا میں بولی میں گھرہ ہی بناؤوں آ لوگ کو دوں گی میں گھر پہ بنا کے بھائی جان نے ان کو پچر کھلایا انہوں نے لے کے گیا اسکول ان کے دوستوں نے بولا آپ کی امی جان کے اتنا اچھا پیزا بنائی ہے بھائی تو بولا میری امی جان نے بنایا ہے اسہ نے آ کے بتایا میرے کو ممی آپ بہت تعریف ہوئی بہت تعریف ہوئی تم کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبان اللہ شبحان اللہ بیٹا بہت اچھے ہیں ایسے پڑھنے میں تعریف لاؤ آ بچوں کا ٹیسٹ چل رہا تھا بول رہے تھے امی جان میرے کو میلا گھمانے لے چلیے تو میں بولی کہ آپ کے ٹیسٹ چل رہے ہیں میں ضرور گھاؤں گی آپ کا ٹیسٹ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے بچوں کی فرمائش سے امی جان شام کو میرے کو اڈلی ساموار بنا کے کھلائیے میں بولی میں ضرور کھلاؤں گی بیٹا میں بناؤں گی اب بچوں کا سمے
بنائیے الحمد للہ جی جی بالکل
بچوں کا سم ہو رہا ٹیوشن سڑھے چار بجے رہتے ہیں بھائی جان ساھے چار بجے سے آھ بجے ٹوشن میں رہتے ہیں وہاں ش آئیں گے تھوڑا سا کھیلیں گے بچے ہیں پڑھتے پڑھتے بھی وہ ہو جاتے ہیں
جی بالکل اور یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا انجوائے بھی ہونا چاہیے پڑھائی کے ساتھ جو مائنڈ ریلیکس ہو ان کا
ہاں جی جی جی جی جی جی جی جی تو وہی کہیں کہ اب تھوڑا سا کھیلیں گے گے بھائی جان پھر نو بجے اٹھا کے ہوم ورک کروانے لگتے ہیں پھر اس کے بعد ہے تو دس ساڑھے دس گیارہ بجے تک بھائی جان پڑھائے پھر کھا کانا کھلا دے کھانا کھلے کے کے بعد سلا دیے دودھ دی دوودھ دی بچے بچوں کو پلیں سلا دیے بھائی جان صبح اٹتے ہیں تھک جاتے ہیں وہ لوگ بھی ان لوگ کے پس ٹائم نہیں رہتا ہے کہتے ہیں ہممی جانا آ لوگ آپ کتنا پڑھائیں گی امی جا ہم کہے بیٹا آج کے جنریشن میں پڑھائی تو ہے کیا ہے باہر نکل کے دیکھو کچھ
جی جی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک بولا کہ آج کے جنریشن کے لیے اگر تو اچھی طریقے سے پڑھائی کرنے نا بچہ تو پھر اپنے ماں باپ کو بھی آگے چل کر بہت سکون ملے گا ان کے ب باپ اور جو ان کا بڑھاپے کا سہارا بننے کا
ل کے دیکھ لییا
جی جی بالکل بالکل کچھ نہیں ہے جی بالکل آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے آج کل ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر بھی جو مطلب بنا پڑے لوگ ہے نا جو بنا پڑھے لکھے تو ان کی زندگی میں اصل میں ان کی زندگی ان کو زندگی نہیں لگتی آگے اب اس ٹائم پر دیکھو آگے جانے والے سمے میں بھی ایسے ہی ہے جی بالکل ج جی جی دیکھو آگے چلنے والے ٹائم ہے نا جو آنے والا ٹائم ہے بنا پڑے لکھے کا دیکھو زمانہ بالکل ہے نہیں
بالکل بالکل
جی
کچھ نہیں ہونے والا بھائی جان آگے دیکھیے آگے آنے والے سمے میں کیا ہونے والا ابھی آپ باہر نکل کے دیکھیے کیسے کیسے لوگ آپ کو ملیں گے بہت کم دن اسلام طریقے والے ملیں گے ا نیک ناستے نیک ناستے پہ لے جانے والے بہت کم ملیں گے آپ کو
کم ملیں گے یہ تو دیکھا بھی گا ہے ابھی اسی دور میں چل رہے تھے وہ آج کل اسلامک پڑھائی بہت کم ہوتی چکی ہے اور جو یہ انگریزی پڑھائی بہت جی بالکل
ج زدہ بہت
تو ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے اپنے بارے میں اور اپنے تھوڑے ایک دو بچے کو جتنے بھی جس کے پاس مطلب دو تین ان کو تھوڑا یہ کرنا چاہیے کہ اسلام کو تھوڑا اچھی طریقے سے سیکھ
جی جی جی جی بہت بہت بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بولا آپ نے اور بتائیے بر جن بہت اچ ہم کو بھی آپ کو بات کرنے سے بہت اچھا لگا بھائی جان بہت ہی پیاری لائن بتائی بہت اچھا سمھایا علی مترا کے بھی بہت اچھ سمجھایا ایسے نیکسٹ ٹائم پہ موقع ملے تو سمجھاتے رہیے گا
جی بالکل بالکل السلام علیکم مرحمت الائی رکھ تو خد حف